وعلیکم السلام
کیا حال چال ہے بھیا سب الحمد للہ بڑے بھائی
اور بتائیے آپ نے چکن کھایا چنگیزی کھایا پنیر کھایا مٹن کھایا کیا کھایا آپ نے
اچھا میں نے تو ابھی کچھ نہیں کھایا ہوں
جی تو کیا بنا آپ کے گھر
ارے آج تھوڑا سا میں چلا گیا تھا باہر سمجھے
جی جی
تو آج میں مطلب مطلب صبح سے ابھی تک میں نے کچھ نہیں کھایا ہوں
ہوں ہوں
تو آپ سے امید ہے کہ آپ مجھے کچھ کھلا دو گے تو آپ کے لیے بہت
جی بالکل یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میں کچ کلا دوں گ آپ لن بڑے بھائی کاریا سے اگر پس آ جے بڑے بھائی تو سب سے پہلے میں آپ کو کھلاؤں گا بڑے بھائی جی اگر کہ آ گیا تو پیسہ آ گیا نا بڑے بھائی
ہوں بڑے بھ
تو سب سے پلے میں آپ کو کھلاؤ گا بڑے بھائیار اگر ہماری مدد کر دینا بڑے بھائی بہت سکون کیات ہوی بڑے بھائی ریب کو
تو سنی نا کوئی اچھا ایک مست ٹاپک دھرتے ہیں ہم لوگ اسلام پہ اور اسی پہ مطلب ہم لوگ چرچا کرتے ہیں آج اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں
جی کر دیتے ہیں آج
آج مطلب بہت سارے لوگ یا دوسرے جات کے ے دھرم کے لگ کو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے
ہوں ہوں
کہ جو ملہ
ہوں ہوں
داڑھی ٹوپی لگائے رکھے کرتا پاجامہ پہنے
ہوں
وہ آتنکوادی ہے
جی
اس بات تک اس بات کو آپ کس حد تک صحیح مانتے اور کس حد تک غلط م مانتے ہیں اور اگر اگر آپ غلط مانتے ہیں
ہوں
تو کیوں مانتے ہیں اگر صحیح مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں آپ ہم کو ریزن کے ساتھ آنسر دیجیے
اوکے اوکے اوکے آئی کوٹ سر دیکھیے
پچا ایساب سے پ ہم یہ جلہ سے باقی ہے
اس کو ہٹائی نا بڑے بھائی جوپ کے بگغل میں
بڑے بھائی اسی کو ہٹا دیجیے بڑے بھائی آپ کے بغل میں اس کو ہٹائیے نا وہ بہت آواز آ رہی ہے اس کی
تب ہاں ہاں ہٹا دیا بڑے بھائی اس کو
جی تو بات یہ ہے بڑے بھائی کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو
ہاں بھائی
جتنا بھی آج تک ٹریجسٹ کا کام ہوا ہے
ہاں بے ب
اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہی ایک مسلم کمیونٹی کا انسان اس نے جوڑا ہے بٹ وہ مسلمان اس کو نہیں کہیں گے ہم
ہاں
بٹ وہ مسلم دھرم سے آتا تھا
ہاں اب دیکھیے میں آپ سے اس بات پہ ریکارڈ کرنا چاہوں گا آپ کے جو آپ جو بات ا بولے ہیں اس پ میں کہنا چاہوں گا
جی جی
کہ آپ کا کا نام صحیح ہے کہ جتنے بھی آتنک وادی آج تک انڈیا میں ہو
پاکستان میں
چاہے ٹرکی میں ہو چاہے پاکستان میں ہو کہیں بھی دیکھو وہ ایک طرح کے مطلب مسلم بیک گراؤنڈ سے جڑ کے ہے
جی
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ا کہبرن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی ایک مسلم کی وجہ سے
ہوں
آپ پورےس پورے مسلم کمیونٹی پر آواز اٹھا سکو
جی تو میں اسی اسی بات کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ
اور پہلی بات پہلی بات تو سرکار نہیں پہلے میرے بات مے بات سن لیجیے سرار نے تو پہلے ہی یہ کہہ دیا ہے
ہوں ہوں
اکارڈنگ ٹو آور کانسٹیٹیوشن کہ جو بھی آدمی اتیاچار کرتا ہے
ہوں ہوں
یا کسی بھی پرکار کا کسی کے ساتھ بدسلوک کی
ہوں
یا کانسٹیٹیوشن کو توڑتا ہے
ہوں ہوں
اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا
اوکے
تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آتنکوادی کا دھرم ہوگا
جی تو میں آپ کو ایک میں نے آپ کو ایک ورڈ کہا تھا کہ وہ مسلمان وہ مسلم بیک گرانڈ ضرورت ہے بٹ وہ مسلم نہیں ہے
ہاں
تو میں آپ کو اس پہ ایک گو ڈالتا ہوں اگر مان لیجے آپ ایک سوسائٹی میں رہ ہیں
ہوں
آپ مانیے کنجڑا محللہ میں رہے ہیں
اچھا ہاں ٹھیک ہے
اس میں دس گاریں
ہوں
جس میں پانچ ہندو ہے پانچ مسلم ہیں
اچھا
اور آپ کے محلہ میں ایک اٹیک ہوتا ہے جس میں مسلم فیملی سے دو لڑکا تھا جو اٹیک کرتا اس محلے میں
اچھا ہاں
پھر اگلے چار پانچ مہینے بعد پھر سے ایک اور مسلم فیملی کا انسان ہی اٹیک کرتا اس محلہ میں پھر سے
ہوں
تو ہم ان سبھی کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو اگر آپ ہندو کومیونٹیز بلانگ کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور وہ مسلم والا ایسا کر رہا دو بار کیا تو آ کے من میں کہیں نہ کہیں یہ ڈاؤٹ تو آئے گا نا کہ ان کو کیا شچھا دی ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ
ہاں جی ہاں جی یہ بات دیکھیے آپ کا یہ ایک دم بھرپور مطلب ایک نمبر آپ بات بولے کہ جب اگلا آدمی کوئی دوسرا کمیونٹی کے آدمی غلط کر رہا ہے
ہوں
ٹھیک ہے اگر کا کہ نہیں وہ دو گو ہو چاہے تین گو ہو چاہے ایک ہو کاے کتنے بھی سنکھیا ہوں اگر اگلا کمیونٹی کے آدمی غلط کر رہا ہے
ہوں
تو کہیں نہ کہیں یہ بات دوسرے کمیونٹی کے دماغ میں چھا جائے گا کہ اس سے اسی پرار کا شکھا دیا گیا ہے
تو وہی میں وہی انڈیا میں ہو رہا ہے وہی ٹرکی میں ہو رہا ہے وہی امریکہ میں ہو رہا ہے سر امریکہ والے آج تک مسلمان کو کوئی پد نہیں دیتے ہیں آپ جو ابھی میجر بنا ہے امریکہ کا
ہوں
یو ایس اے کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پرریسیڈنٹ ہے
ہاں
تو اس کا جو ابھی میجر بنا وہ مسلمان بنا کتنے سال پچہتر سال بعد جو اسامہ بلادین تھا جو اس نے اٹیک کرایا تھا اس ٹاور پہ
آج کیسے بس
اس کے اس کے بعد آج تک کوئی مسلمان وہاں کا نہ میئر بنا نہ پرسڈن بنا سر کیونکہ سب ڈرتے تھے پورا یو ایس سے ڈرتا تھا مسلمان سے تو اگر ایک انسان غلطی کرتا ہے تو ابس ہی بات ہے پورے کمیونٹی پہ وہ آنچ اٹھتی ہے سر اور اسی لیے لوگ بولتے ہیں کہ ایک مسلمان میں غلط ایجوکیشن دی جاتی ہے بٹ وہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایجوکیشن کس طرح کی ہوتی ہے بٹ بٹ آپ سبھی کو چینج نہیں کر سکتے
آپ کی باتوں سے سہمت ہو پورا لیکن دیکھیے کہیں نہ کہیں اس بات کو بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے کہ دیکھیے ابھی تک جو کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہوں آتنک وادی جو ہے اسے گھوشت کر دیا کہ اس کا کوئی دھرم نہیں ہے پھر بھی آج کل کے لوگ
ہوں ہوں
ایسا کیوں کہتے ہیں کہ عبد ال ہی آتنکوادی ہے
سر میں نے آپ کو ابھی ایک ایگزامپل دیا تھا وہ سوسائٹی والا
ہاں سجھ گیا اس بات کو سمج گیا ا اسٹپک سے دور رہتے ہیںب ہم لگ دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جیسے کہ انڈیا مان انڈیا ایک پرکار کا ڈیموکریٹک ہے ٹھیک ہے ڈیموکریسی والا دیش انڈیا ڈیموکریٹک ہے
ہوں ہوں
ڈیموکریٹک رول کے حساب سے یہ ہونا چاہیے کہ اگر
ہوں
ایجوکیشن دیش میں فیل ہو رہا ہے
ہوں ہوں
تو اس سسٹم کو جو سنبھالنے والا بیٹھا ہے
ہوں
اس سے آپ سوال پوچھو اور جب جنتا اس سوال پوچھے اس سے
جچ
تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کو جواب دے کیونکہ وہ ہم لوگ کا نوکر ہے
ہوں سر
ہم لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو وہ وہ اس پد پہ پہنچا ہے
سر ہمارا جو دیس ہے نا ہمارا دیش پہلے سے ہی اتنا ڈیموکریسی نہیں رہا ڈیموکریسی نام کا ہے ڈیموکریسی کبھی ہوا نہیں ہے آج تک
ڈ ڈٹر ڈٹر ڈٹرشپ ہاں ڈٹٹر شپ
جی نہیں نہیں کوئی بھی دیش کو آپ اٹھا کے دیکھ لو اگر آپ ہمارے دیش کا بات کرو تو کوئی بھی وا آج کال وہاں اپنا پرریسیڈینٹ ہے نہا پرائم منسٹر ہے سار بوڑھا لو ہیں
تو دیکھیے جو چیز نہیں ہوتا ہے اسی چیز کو کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے
ہوں
ہم لوگوں نے آج سے پچہتر سال پہے آزادی کے بارے میں سوچا تب ہم لوگ کو آزادی ملا
ہوں ہوں
اب ہم لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے تب ہم لوگ کو اس س میں آگے ملے گا اب ہم لوگ کو دیکھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی ایشین کنٹری ہیں
ہوں ہوں
آپ نیپال کو لے لیجے نیپال میں ابھی جو ہوا دو ہزار پچیس میں بہت بڑا مارچ ہوا
نپال میں آج کل ہوا وہاں بہت چوٹا دیش ہے سر بارت بہت بڑا دیش ہے سر
آپ پہلےنیے نا پہل سنیے آپہلے سنیے میری بات کو سنیے پھر اس کے بع آپ کہ نا نیپال چھوٹا دیس ہے چھوٹا ہی لیول پہ ہوا لیکن کہیں نہ کہیں کہیں ایکا جاگروک پیدا کر دیا نا کہ جے این جی بدل سکتا ہے
سر جاگرک ہاں سمجھ سکتے ہیں سر اس بات کو لیکن ان لوگ کو بھی ہمت چاہیے بھائی بڑے بھائی ہمارے یہاں جتنا وا لوگ ہیں کوئی جنتر منتر میں دیکھیے دس دس ہزار لوگ ہوں گے سب کھانے جب جب کھانا پڑتا ہے بڑے بھائی تب جاتے ہیں سب لوگ
نہیں دیکھیے اس بار ہے نا اس بار اچھے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں پیسفل پروٹیسٹ ہوا ہے مگر اب وائلنٹ دیکے پولیس بولینٹ کر رہا ہے تو اس میں جنتا کہ کیا غلطی کر سکتے ہیں آپ اب دیکھیے بات یہاں یہ ہوگیا نا کہ جیسے دیکھو مہاتما گاندھی جب بھی پروٹیسٹ کرتے تھے انگریزوں کے خلاف کبھی ولینس والا پروٹیسٹ نہیں کیا
مہاتما گاندھی سر تو ایک اپنا گال دیتے تھے دوسرا گال بھی د دیتے تھے ویسا ہم لو تھوڑی کریں گے بڑے بھائی
آپ اٹھا کے دیکھ لو ستیا گگرہ موومنٹ دیکھ لو ن کوپریشن موممنٹیکھ لو
ٹبت تھا پڑےھائی
ستیا گگرہ مومنٹ آئی تھنک نائنٹی نائنٹین سیونٹین میں وہ نائنٹین ففٹین میں وہ انڈیا تھے جنوری میں شاید
جی جی گاندھی جی جی جی
ہاں نائنٹین سکسٹی سے شاید یہ موومنٹ شرو ہوا تھا
ہاں مطلب و ایسا ہی کچ تھا انیس سو پینتالس بڑے بھائی
نہیں نہیں انیس سو پینتالس کہاں سے ہم کوپ سکھا رہے ہو
اچ سوری سوری بھائی بھائی بالک یاد نہیں ہے اچھا پانی پت وار کب ہوا تھا
ایم ٹاکنگ ابؤٹ ستیہ گگر نٹ ابؤٹ
اچھا وہ چھوڑیے بڑے بھائی آپ نے ابھی آتنکواد کا معاملہ اٹھایا تھا کیسے ہوگا آتنکواد میں
دیکھیے آتنک واد ایک پرکار کا ایسا شبد ہے
ہوں ہوں
کہ جب بھی کوئی انسان اسے سنتا ہے تو اس کے دماغ میں مسلم ہی آتا
جی مسلم اور ٹوپی لگیا ہوا اور کرتا پہنا ہوا بڑے بھائی
ہاں کیونکہ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہو کہ دو ہزار گیارہ میں جو آتنکی حملہ ہوا اس کے
دو ہزار گیارہ سے پہلے بڑے بھیا جو ممبئی میں اٹیک ہوا تھا بڑے بھائی ہوٹل میں دو ہزار دو ہزار گارہ دو ہزار گارہ ممبئی ہوٹل
ہاں دو ہزار گیارہ میں اس میں ہوا پھر آپ دیکھ لو سانسد والا پارلمنٹ والا دیکھ لو ابھی فی الحال میں دلی بم بلاسٹ دیکھ لو پلوامہ پلوامہ اٹیک دیکھ لو اور پھر افضل افضل گرو کا معاملہ دیکھ لو بھائی سب میں مسلمان کا ہاتھ ہے
پڑے بھائی وہی تو میٹر ہو گیا کہ آپ کجڑا محل میں رہے ہیں پانچ گھر ہندو کا پانچ گھر مسلم کا تو آپ اگر ہندو ہیں آپ اگر ہندو ہیں تو مسلمان کو گنا مانیے گا نا
کہ ہر ہر غلط کرنے والا مسلمان آتنک وادی نہیں ہوتا یا ہر غلط اور کیوںکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کو کس نے مارا
ایک
ناتھو رام گوڈ
لیکن ایک چیز آپ نے سنا ہے بڑے بھائی ناتھو رام کوڈ مسلم تھوڑی بڑے بھائی جو مہاتما گاندھی کو مارا
میرے بات کو آپ سنیے پہلے آدھا ادھورا بات مت سنا کہجیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پہلے وہ سنیے
اچھا اچھا بولیے بولیے
ناتھو رام گوڑ سے مارا ناتھ رام گوڑ سے کون سے کمیونٹی سے بلونگ کرتا تھا
کرسشچن تھا بھیا
کیوں بنا مطلب کیا کر رہے ہو یار
کرسچن تھا بڑے بھائی ناتھو رام کور کرسچن تھا مسلم نہیں تھا بڑے بھیا
چلو نہیں مسلم نہیں تھا وہ ہندو تھا
کرشچن تھا
ٹھیک ہے چلیے مان لیا کرسچن تھا ٹھیک ہے ناتھو رام گوڑ سے کرسچن تھا
ہوں ہوں
اس نے مہاتما گاندھی کی ہتیا کی تو اب ایک ناتھو رام کے چلتے ہم پورے کرشچن کو بدنام تھوڑی کریں گے
تو وہ ایک تھا نا بڑے بھائی یہاں مسلم ہزار ہیں روز روزمرہ کے دن روز ہو رہا ہے
تو وہ انڈیا سے تھوڑی آ رہے ہیں
ہاں وہی تو بات ہے کہ غلط ایجوکیشن دیا جا رہا ہے اس کو آپ نے ایک چیز آپ نے ایک چیز دیکھا انٹرویو دیکھا کبھی آتنکواد کا
بہت بار دیکھا ہوں
ان لوگ ان کو کیا کہا جاتا ہے جو بھی مسلمان ہوتے ہیں جو بھی پاکستان سے آتے ہیں ان کو یہی سے سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ
جو انر